ہیلو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام كسی ہیں آپ
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے میں تو بہت اچھی ہوں آپ بتائیں
بس بس میں ابھی بہت اچھی ہوں اور آرام سے بتائیے کیا کیا چل رہا ہے آج کل ارے بچے ٹھیک ہیں آپ کے
جی جی جی اللہ کا شکر ہے دونوں تو اب بہت اچھے ہیں میں کل گئی تھی ایک جگہ شادی ہونے والی تھی وہاں پہ
جی جی جی
تو ہاں تو بس وہ کیا ہے نا جو لڑکا ہے نا وہ باہر جاب کرتا ہے اچھے پوسٹ پہ ہیں لیکن ان کے نا امی ابو کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے وہ کہہ رہے تھے مجھے پانچ لاکھ کیش چاہیے شادی میں اب بیچارے جو میرے ری رشتے دار ہے نا جن کی بیٹی ہے وہ بچارے اتنا پیسے والے ہے نہیں ہے اب وہ اسی میں پریشان ہے کہ ہم کیسے ارینج کرے وہ رشتہ بھی نہیں چھڑنا چاہتے ان کا ان کو لڑکا بہت پسند ہے فیملی بہت پسند ہے لیکن ان کی ڈیمانڈ اتنی بڑی ہے وہ کیسے سے چھوڑے ان کو دیکھ کے نا بہت ٹینشن ہو گئی ہے مجھے کل
ہاں بھائی یہ تو آج کل بڑی مشکلات والی چیزیں ہوتی جا رہی ہیں جہیز ہو گیا کیا ہو گیا جہیز کے بنا کیا شادیاں ہی نہیں ہوں گی کیا گھر میں بیٹیاں کہریاں رکھیں گے یہ لوگ اتنا مانگتے ہیں کہ خود بھی دینے کے لیے سکشم ہے میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا
ارے اگر آپ نے اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کے اتنا بڑا کیا ہے تو کیا کسی کی بیٹی بھی تو مطلب اس نے بھی تو پال پوس کے پڑھائی کیا ہوگا اپنی بیٹی کو ایسے تھوڑی نا کسی کی بیٹی ان کو بھی پڑھانے لکھانے میں ان کے پیسے لگے ہوں گے
یہ تو صحیح کہا آپا آپ نے دیکھو آج کل تو یہ پتا نا کیا ہے بیماری سے ہوتی جا رہی ہے دہیز کی ہے اتنے سارے لوگ بچارے کیسے کریں جو شادیاں نہیں کر پا رہے اپنے بچوں کی بہت دیکھ کے بڑا ہی روناساآتا ہے آپا
صحیح بول رہی ہیں آپ بالکل آج کے معاشر میں میں ہی دہج پروابلم ہے نا ہو پھیلی ہوئی ہے بہت زیادہ پروابلم ہے اس طرح والی
یہی تو یہ بند ہونی چاہیے دیکھو کتنے بچارے کتنے امی ابو کتنے بیٹیاں ہیں ان کی اتنا پریشان رہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے بچارے
صحیح بات ہے ارے پتا ہیں کیا آج کل پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن اتنی جو کل چر چلا آ رہا ہے نا پرانا اپنا وہ کلچر کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے
نہیں آپا ان کا یہ ہے کہ جتنا ہم نے اپنے بچے کو پڑھا لکھا لیا جتنا ہم نے انہیں کرا ہے اس کا مجھے تو ایسے لگے یہ سارا بیٹی والوں سے نکلوا لیتے ہیں
ارے تو بیٹی بھی تو ان کی بیٹی بھی تو پڑھی لکھی ہے تو ان کو ار بیٹی کو فری میں پڑھایا انہوں نے بیٹی بھی تو قابل ہے
اس چیز سے تو ان کو فرق ہی نہ پڑتا آپا بس ان کو تو یہ لگتا ہے کہ ہمارا بھرنا بھرو چاہے کیسے چاہے امی ابو بک جاؤ مر جاؤ کچھ ہو جاؤ ان کو تو میں آپ کو ایک کسی کے بارے میں دیکھو وہ بتاتی ہوں ہمارے یہاں پہ مطلب وہ تین بہنیں ہیں آپا ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو سوچو آپ بی ٹیک وغیرہ کرا کہ اتنا اچھی مطلب ان کو شکشا دی ہے اپنی بیٹیوں کو انہوں نے جو ان کے پاس تھوڑا گھر ور تھا نا تو انہوں نے وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانے میں نکال دیا
ہوں
اب بیچ ک کو یہ تھا کل کو کمائیں گی ہماری مدد کریں گی بیٹا نہیں ہے اب ہوا کیا ان کی رشتے وغیرہ آپ سوچو ان کے رشتے تواس لیے دیرے کہ ان کے بھائی نہیں ہے اور ان کے پہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے
یہ نا جو ہمارے سماج کے جو گندے لوگ ہوتے ہیں نا انہیں کی یہ سوچ ہوتی ہے باقی اچھے پریوار والے آج بھی سوچتے کہ سامنے سے کچھ ملے چاہے نہ ملے ایک آدے کی لڑکی مل جائے جو ہمارا گھر پریوار سنبھال سکے
بالکل میں نے میری رشتے داری میں میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا آپ کا دیکھو بیٹا پڑا ہوا ہے ان کی بیٹی پڑی ہوئی ہے لینا دینا تو کچھ نہ ہوتا سال دو سال کی بات ہوتی ہیں لڑکی زندگی بھر کما رہی ہے دیکھو ہے اچھے پیکج پہ ہے اور تمہیں تو بلکہ یہ کہنا چاہیے آپ کے بیٹا نہیں ہے تم بھی یہیں آ کے رہنا جب آپ کا کام نہ چلے ہیں تو کہہ رہے ہیں ایسے کیسے کہہ دوں میرا بچہ کل کو جائے گا کہاں بیٹھے گا جا کے بھائی نہ ہے
نہیں تو مطلب بیٹے صحیح بول رہی ہیں آپ اچھا بیٹے کماتے ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری ان پہ رہتی ہے لیکن اگر بیٹی کم آتی ہے تو کیا وہ اپنے ماں باپ کی ذمہ داری نہیں نبا سکتی ہے
یہی تو آپا میری تو سن کے ایسے ہو گیا میں نے کہا یہ کیسا سمے چلتا آ رہے ہیں انسان ہی انسان کو نہ جینے دے رہا مطلب اس گھر میں وہ جو بھیا وہتے وہ بول نہیں رہے آپ ہی آپ بول رہی تھی یہ نہ آئے گا یہ نہیں آئے گا انس نہ دیا جائےا میرے ت سے ارما ہو جائیں گے میرا بیٹا تو وہاں باہر رہ رہا ہے اتنا اچھا کما رہا ہے ارے آپا آپ اتنا اچھا کما رہا ہے تو آپ کو تو لینے کی ضرورت نہیں ہے
صحی بول رہی ہیں ارے آج کل آپ دیکھ رہی ہیں کتنے کانڈ ہو رہے ہیں لڑکیاں کت بدماش بھی تو کر رہی ہیں دیکھیں کتنا کہیں ڈرم میں ڈال رہی ہیں مار کے اپنی پتی کو کہیں ٹوائلٹ میں گڑ دیں گے پہاڑ سے دھکا دے دیںے تو آج کل ایسی لڑکیاں بھی تو ہیں سماج میں
اب ایک بات بتاؤ آپ اور میں آپ کی اسی بات کو تھوڑا سا بڑا کروں گی یہ دیکھو اب تک کا زمانہ چلا آ رہا تھا تھا دہیز میں لڑکیوں کو جلایا جا رہا تھا ہے کسی کو بھی مار دیتے تھے یہ کر دیتے تھے ا چار سدیوں سے یہی چلا رہا تھا چار کیس ایسے آ گئے بچارے مہلاؤں نے ہاتھ اٹھا دیا تو پڑسوں کو آگ لگ گئی ہے پھر ساسا نہیں لگے گا اپ بتاؤ پہلے قدمے کیوں نہ اٹھائے جاتے تھے کسی کی بیٹی مر جاتی تھی گیس کچن میں کیا بیٹیاں کام بہو کام کرتی ہیں آپ پپا یہ بتاؤ آپ کی بیٹی نہ جاتی آپ نہ جاتے ان کو تو کبھی خروچ نہ آئی ایک دم سے وہی کیسے جائے تو یہ تو میں تو یہ چیز سوچتی ہوں تو میرے کو تو لگتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے آپ کا
ہاں نہیں یہ لوگ یہ دیکھتے ہیں نا کہ اس لڑکی نے ایسا کیا لیکن اس کے پیچھے کی کہانی انہیں نہیں پتا کہ اس نے کنے سہا ہوگا اپنے گھر پہ تب اس نے یہ قدم اٹھایا ہوگا
یہی تو اب دیکھو کسی نے اگر ایسا کیا ہے تو اس پ سے کتنی بیتی ہوگی کتنی ہم تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے
صحیح بول رہی ہیں تاجی آپ بالکل صحیح ایک کوئی بھی بیٹی جب شادی پھر آپ کے یہاں تو اس کے دل میں یہی ارمان ہوتا ہے کہ وہ اپنے سسرال والوں کو بڑی عزت سے رکھے گی ان کے ساتھ ایسا ویوار جی جی لیکن وہاں کے نا بہیوئر اور وہاں کے ماحول کو دیکھنےسے سوچ بدلتی ہے
وہ جب سرے عام بےعزتی کرتے ہیں شو ہر دیکھو سب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو زندگی نرک بن جاتی ہے آپا
اور لڑکیوں کو کتنا تانے بھی مارتے ہیں کہ تم کچھ لے کر نہیں آئی ہو اپنے گھر سے تمہارے ابو نے یہ نہیں دیا تمہاری امی نے یہ نہیں دیا کہ زندگی بھر اس کو سننا پڑتا ہے بچاری کو
یہی تو میں یہی تو کہہ رہی ہوں ایک تو ایسا کیس کیا آ گیا سارے اب کیسے ہوگی کیونکہ مہیلایں اپنی ایسٹینڈ لینے لگی نا
صحیح بول رہی نہیں آج کل کی پڑھی لکھی لڑکی یہ نا کسی سسستح کہ نہیں رہنا چاہتی ہے نا تو بس لڑکیوں کی برائی کرنے لگے ایک بچاری لڑکی مار کھا کے گالی س گالی سن کے اور طعنےسنتی رہی ہے تو ہاں وہ اچھی ہے اور اگر اسٹینڈ لے رہی ہے تو وہ بری ہے
وہ اچھی بھی تب ہی تک ہے جب تک وہ اپنی زبان نہیں کھول رہی اپنے لیے بول نہیں رہی کل کو وہ بولنے لگ جائے گی تو وہ سب سے پہلے بری بن جائے گی
صحیح بول رہی ہیں باجی آب لیکن آج کل اب ہم تو اپنی بیٹیوں کو یہی سکھائیں گے کہ پہلے کسی کے ساتھ غلط مت کرنا لیکن اگر کوئی غلط کرے تو اس کو سہنا بھی نہیں
سہنا نہیں چاہیے میں تو یہی کہوں گی اپنے بچوں کو اچھی سکھ شایں دو دیکھو ہم بھی اپنے بچے کو پڑھا لکھا کے بڑا کرتے ہیں جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں آپ کسی کو اپنا کوئی چھوٹا سا بھی کچھ دے کے دیکھ لو
صحیح بات بول رہے ہیں باجی ہم اور ہمارے بچوں کو کوئی خروش بھی ڈال دینا تو ہمارا دل کانپ اٹھتا ہے اللہ پاک ان کی حفاظت ہی کریں ہمیشہ
یہی تو آپا آج کل ایک چیز دیکھیں تو لڑکیوں کو کہاں تک سہیں کوئی کسی چیز کی وہ ہوتی ہے لمٹ ہوتی ہے انھیں چیزوں کو دیکھو کوٹ اور یہ سب چیزیں سب مہیلاؤں کے حق میں بولنے لگا ہے
نہیں تو قانون بھی نئے نئے تو بن گئے ہیں نا مہیلاوں کے اوپر اتنی بھی خواتین ہیں ان کے جتنے بھی ان کے اگینسٹ چیزیں تھی سب کے لیے قانون بن گئے ہیں تو اب سامنے والا تھوڑا سا ڈر تبھی پہلے کچھ کرنے سے پہلے پھر بھی اب سپورٹ کرتے ہیں سارے قانون مہیلاؤں
یہی تو میں یہی تو کہہ رہی ہوں جو کچھ ہوتا ہے دیکھو اچھے کے لیے ہوتا ہے یہی چیزیں دیکھ دیکھ کے سرکار نے بھی اسٹینڈ لینا شروع کر دیا ہے
اچھی چیزیں ہوئی ہیں کیا قانون بنے گا تو لوگ سامنے سامنے والا غلط کرنے سے پہلے ڈریگا اب تو دہیج کے لیے بھی کتنے قانون بن گئے اگر کوئی دہیج مانگے گا نا تو اس کو جیل ہو جائے گی پانچ سال کی
بالکل بالکل ہے نا ان چیزوں سے بڑا وہ ہوتا ہے کہ چلو کچھ تو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے یہ تو بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں اچھے کے لیے ہی ہو رہا ہے
سرکار قدم اٹھاتی ہے لیکن پتہ یہ کیا ہے لوگ نا آج کل بہت سوچ گندی ہے لوگوں کی سوچ اچھی رکھو سرکار کو بھی اتنا بولنے کی ضرورت نہیں پڑے اگر دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کے رکھے نا تو معاشرے میں جتنی برائی پھیلی ہے نا یہ بہت حد تک کم ہو سکتی ہے
میں تو ایک بات کہوں گی آپا سماج میں دیکھو ہمارے گھروں میں بھی پروش ہوتے ہیں پرسوں کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا مہیلا کی دشمن تو مہیلا آپ پرسوں کو کیا آ ہ نا آج کل کی تم سات سے دیکھو وہ یہ سوچیں گے میری چلے اس چکر میں وہ بہو کو اتنا برا بنا دیتی ہیں کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی فسال اپنے پاس میرا تو یہی کہنا مہ کو مہلا سے
یہ نہیں سوچ کل کو ہم بھی صحیح بولیں کبض یہ سوچتی کہ ہم بھی کسی کی بیٹ تھے ہماری بیٹی بھی کسی گھر جائے گی اور جو آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے تو اگر یہ چیزیں آ جائیں نا تو مطلب کہ سب کوئی اچھے سے رہے ایک دوسرے کے ساتھ
ان کی اپنی بیٹی اپنی بیٹی ہے آپا دوسرے کی بیٹی کو تو وہ یہ سزا سمجھ ج جناور جانور بنا کے لائی ہے
صحیح بول رہی ہیں آپا
چلو پھر میں آپ سے کروں گی بات ٹھیک ہے
ٹھیک ہے باجی بس سن کے لیکن بڑا دکھ لگتا ہے یہ سب سماج کی باتیں